ہیلو
السلام علیکم میم
وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جناب بتائیے جی الحمد للہ آپ بتائیے آپ خیریت سے ہیں
میں خیریت سے ہوں شکر اللہ کا آپ کیسے ہو گھر میں سب ٹھیک ہو
جی الحمد للہ ٹھیک ہے
کیا کر رہے ہیں آپ متبہ میں بیٹھا ہی ہوں چائے پی رہا تھا سو جا آپ سے بات ہی کروں
اور آپ چاہ کچھ نہیں ہے بس
یہ بیک گراؤنڈ میں جو یہ شور سنائی دے رہا ہے پلیز آپ اسے بند کرے
اور ٹی وی چالو تھی تو وہی بند کر رہے تھے
چلو کوئی بات نہیں
جی جی اور بتائیے کیا آپ کے یہاں کا موسم کیسا ہے
موسم تو ٹھیک ہے اھا اچھا موسم ہے من کرتا ہے کہ گھومنے جاؤں نہیں نہیں بارش نہیں ہو رہی ہے کھلا آسمان ہے صاف آسمان ہے
اچھا ہمارے ادھر تو ہو رہی تھی آج تو کھلا ہے تھوڑا
ہاں ہاں وہاں پر ہوگی بارش یا یہاں تو مطلب کبھی بھی بارش پڑ جاتی ہے کبھی بھی دھوپ نکلتا ہے
جی جی
تو آپ مجھے بتائیے آپ کیا کر رہے ہیں پڑھائی کر رہی ہو
نہیں جی پڑھائی کر نہیں رہے ہماری پڑھائی ہو چکی ہے اب بھر رہے ہیں فارم اس کا کیا بولتے ہیں پیتھولوجی کر رہے ہیں
جی جی اچھی بات ہے اچھی بات ہے بالکل صحیح تو آپ مجھے مطلب یہ بتا سکتے ہیں کہ آن لائن جو ہے نا آن لائن شاپنگ آج کل ہوتی ہے آن لائن شاپنگ شاپنگ اور آف لائن شاپنگ میں کچھتائیں گےپجھے
جی آن لائن شاپنگ آ جی جی آن لائن شاپنگ ہوتی ہے تو کیا اس میں ہم کو گھر بیٹھے سب چیز مہیا ہو جاتی ہے نا باہر جدا جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے نا اور جب جب جو چیز کی ضرورت ہے تو ترنت آپ کو مطلب گھر بیٹھے مطلب اویلیبل ہو گئی ہے نا اور باہر باہر باہر نکلیں تو مطلب ٹائم بھی زیادہ دینا پڑے گا اور
آپ کا مطلب یہ ہے کہ مطلب آف لائن شاپنگ سے ہمیں مطلب گاڑی خرچ دینا ہوتا ہے مطلب وقت خراب ہو جاتا ہے خراب مطلب وقت خراب نہیں ہوتا ہے بلکہ مطلب وقت لگتا ہے ایک دن پورا برباد ہوتا ہے جیسے صبح نکلتے ہیں شام کو آتے
جی جی آن لائن میں ٹائم کی بچت ہے نا اور جیسے مال وغیرہ اپن جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا بولتے کچھ آفر رہتے ہیں تو وہ بھی اپن کو کچھ مطلب اس میں فائدہ ہی ہے
آفرز تو کیسے بھی ہوتے میڈم سنی میری بات آفرز تو مطلب آن لائن بھی ملتے ہیں جب کوئی اچھا تہوار ہوتا ہے یا کچھ ایسا دن تب تو ڈسکؤنٹ ملتے ہیں آن لائن
جی جی ارے ہاں سوری سوری ہاں آن لائن میں آف لائن میں جائیں گے تو دیکھیے دکان والے جائیں گے نا آف لائن تو دکان والے کی پہلے ہی تو پوری دکان الٹ پلٹ کروا دیں گے
ہاں پہلی بات یہ رہی کہ مطلب میڈم سنی میری بات پہلی بات یہ رہی کہ کہ جب ہم آف لائن جاتے ہیں کسی بھی اسٹور پہ
جی جی
یا دکان پہ
جی
وہاں پر ہمیں کچھ خریدنا ہو تو مطلب وہ پہلے ہی مطلب بڑا دام دیتے ہیں مطلب اگر کوئی چیز پانچ سو میں آئے گی تو وہ کم سے کم آٹھ سو سو ہزار روپے بولیں گی
جی جی نہیں تو ٹھیک ہے نا آن لائن آن لائن میں تو ٹھیک ہے نا وہ آپ کو پہلے سے پتا ہے نا کہ
ہاںاں وہ تو ایک مطلب ایک مطلب یہ تو مطلب ایک اچھی بات ہی ہوئی
جی جی
ہاں بلکہ میں اگر ہم اگر دوسریے نظر سے دیکھیں گے تو آف لائن جب ہم جاتے ہیں تو ہم مطلب وہ کسی چیز کی مطلب اس کہ مطلب وہ بناوٹ دیکھتے ہیں کوالٹی جسے ہم کہتے ہیں
جی جی اس کی کوالٹی دیکھ
ہاں ہم دیکھتے ہیں اس کی کوالٹی مطلب کیسا ہے آن لائن میں تو ہم مطلب کچھ مطلب آرڈر کریں گے گھر پہنچے گا پھر ہم پچھتاتے ہیں کہ یہ کیا ہم نے لایا
جی جی لیکن اس میں مطلب دکھاؤ نا سب سے زیادہ تو وہ کپڑے میں ہم ہم اس لیے مطلب آن لائن شاپنگ اچھی چیز ہے صحیح ہے لیکن ہاں مطلب وہ جیسے گھر کی جو چیزیں ہیں وہ تو لے لو صحیح ہے کھانے پینے وغیرہ کی لیکن یہ ک وغیرہ کپڑے وغیرہ ہم کو نہیں سمجھ میں آتا آن لائن
ہاں کھانا پیا جو مطلب ہم آرڈر کرتے ہیں نا وہ اچھی بات ہے کیونکہ آپ آپ نے یہ بات اس نے آپ کو کہیں جانا ہو مطلب ٹائم ٹائم مطلب زیادہ نہ ہو مطلب کچھ کچھ مطلب کچھ کم ہی ٹائم ہو مطلب آپ کو کھانا بھی کھانا ہے تو آپ مطلب ودن مطلب دس منٹ لگتے ہیں مطلب کھانا مطلب آرڈر کر کرنے میں اور آرام سے ہم کھاتے ہیں
جی صحیح بولا جی جی صحیح بتائیں ہاں وہ تو جلدی ہو جاتا جس کو مہمان آ گئے اب آپ کے یہاں اچانک ہے نا اب آپ کو بنا مطلب تلا کیے ہوئے مہمان آ گئے ہے نا تو آپ گھر میں تو کچھ مطلب تیاری نہیں تو آپ آن لائن ان کے سامنے سب
نہ تیار تیار ہونے ہی میڈم تیار ہونے کی الگ بات ہے مطلب تیار ہو یا نہ ہو لیکن مطلب اگر گھر میں کوئی مطلب ایسا انسان ہی نہ ہو مطلب جو ہمارے لیے کھانا بناتے ہو مطلب کسی کی ممی بہن باب بھی ہوتی ہے وہ اگر نہیں ہو تو مطلب ان اگر کوئی رشتے دار آتا ہے تو کوئی بھی آرڈر کرا سکتا ہے کھانا دیتے مطلب یہ تو اچھی بات ہوئی
تو اسی چیز کا تو فائدہ ہے نا آن لائن کا بھی تو بتا رہی ہوں
نہیں میری بات آن لائن اس چیز سے بھی مطلب اچھی ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ مطلب اگر ہم آف لائن جاتے ہیں تو ہمیں مطلب ا چاہے ہم مطلب اے ٹی ایم آج کل ہوتا ہے یا فون ہوتا ہے یا پیسے ہی ہوتے ہیں جب پہ وہ چوری مطلب ہونے کا ڈر ہوتا ہے آن لائن میں ہم سیدھے اکاؤنٹ میں ان کے ٹرانسفر کرتے ہیں نہ کوئی جھنجٹ نہ کوئی خرابی
ہوں ہوں ہوں یہ تو بے شک صحیح فرمایا آپ نے جی بہت ساری چیزیں ہیں ہے نا اس کھانے سے پینے کا مطلب بہت ساری چیز ا وہ گھر کی ضرورت مند کی چیزیں ہیں روزمرہ کی چیزیں ہیں کپڑے ہیں نا آن لائن سب سب چیز تو آپ کو مہیا کرا رہا ہے آن لائن کچھ بچے ہی کہاں سامان اب ہے نا الیکٹرانکس کا آپ کو چاہیے تو آپ الیکٹرانکس کا سامان گھر بیٹھے لیجیے
جی بالکل آپ نے صحیح بات فرمائی
جی یہ سب چیزیں ہیں ہو گئے ٹھیک ہے اب آج کل دیکھیے نا اب اتنا ماڈرن زمانہ ہے تو تھوڑا سا یہ سب چیزیں تو اسی سب چیزوں سے تو ماڈرن ہو رہا ہے زمانہ
جی بالکل بالکل صحیح بات کی آپ نے
وہ کھانا بنا لیتے ہیں کچھ
میں
جی کوکنگ کا شوق ہے آپ کو
ہاں کوکنگ کا شوق ہے بہت ہی شوق ہے مطلب جب ہم کہیں گھومنے جاتے ہیں تو کوکنگ تو میں ہی کرتا ہوں کیونکہ مجھے بہت مطلب اس مذب مطل جو میں بنا ہوں مطلب اچھا نہیں بنتا لیکن بنان میں بہت مزہ آتا ہے میرے کو
اچھا اچھا ہاں تو ویس بولتے ہیں نا شوق ہوتا ہے جس کو اس کو مزہ آتی ہے جس کو شوق
ہاں چاہے وہ مطلب سنی میری بات مطلب ایک چیز ہوتا مطلب جو مطلب کسی کام میں مطلب اچھا ہو اں مطلب س ہم کہتے ہیں مطلب دل لگا کے ہاں دل لگا کے کام کرنا مزہ آتا ہے بعد میں وہ کھانا بنے یا کھانے کے نام پ کچھ اور بنے لیکن ن مطلب مز بنانے میں بہت ہی مزہ آتا ہے
جی جی لیکن نہیں دل لگا کے بناؤ نا تو کھانے میں بھی ٹیسٹ رہتا
نہیں نہیں نہیں میڈم سنی میری بات جب ہم مطلب بناتے ہیں نا کچھ اپنے ہاتھ سے
ہوں ہوں
پھر دوسروں کو مزہ لگے نہ لگے لیکن ہم کو تو مزہ لگتا ہے
ہوں ہوں کیونکہ آپ کی محنت ہے نا اس میں اس وجہ سے جی اور آپ کے امی ابو اچھے ہیں جی الحمد للہ سب بنا لیتے ہیں ماشاء اللہ
جی بالکل اچھی بات ہے اچھی بات ہے
نان ویج تو سب سے زیادہ بنتا ہے ہمارے یہاں
ہاں ہمارے یہاں تو دونوں بنتے ہیں ویج ویج اور نان ویج دونوں ہم کھاتے ہیں
ہاں ہاں نہیں کھاتے سب ہیں ہم لوگ بھی لیکن اب جوائنٹ فیملی ہے نا ہماری تو مطلب نان ویج اور جینٹس زیادہ ہے گھر پہ تو اس لیے نان ویج ہی زیادہ بنتا اور لیڈیز لوگ لیڈیز لوگ تو کچھ بھی کھا لیتے ہیں ان لوگوں کو تھوڑا سا چکن مٹن ہی زیادہ
صحیح بالکل صحیح بات فرمائی آپ نے
ہاں تو ان کو جو ہے وہی تو کہیں بریانی چکن مٹن یہی زیادہ ہی بنتا ہے اور اس میں وقت بھی زیادہ لگتا ہے
ایسا موسم ہے کہ مطلب مطلب من کرتا ہے پہاڑوں پر جائے ہرا بھرا دیکھو سب کچھ لیکن مطلب بڑتی آلودگی کی طرف دیکھو مطلب جہاں صاف ستھرا ہوتا ہوتا ہے وہاں پر بھی لوگ گندگی پھیلاتے ہیں
جی جی ارے تو کیا لیکن یہ بارش والا موسم ہے نا جو اس موسم میں تھوڑا سا لگتا ہے یہ پکوڑے وکوڑے بھی اچھے لگتے ہیں گھر میں بناؤ موسم ہے نا ایسے بہت بہت زیادہ گرمی میں نا یہ لگتا ہے نان ویج نہیں کھائے کیوںک گرمی بہت زیادہ رہتی ہے اس میں گرم مسالے تیل وغیرہ زیادہ رہتا ہے
جی بالکل بالکل بالکل بالکل آپ نے مجھے مطلب جب جب جب ہلکی ہلکی بارش ہونے لگتی ہے نا ہلکی مطلب میرے کو مطلب مجھ میڈم سنے بات مجھے صرف ایک چیز پسند آتی ہے تب وہ ہوتا ہے چائے چائے میں مطلب بہت پتا ہو جب بارش ہوتی ہے
جی جی چائے تو ہم لوگ نہیں پیتے نہیں میرے گھر میں پیتے ہیں لیکن ہم نہیں پیتے زیادہ چائے ایک بار پی لیے چائے نقصان دیکھیے نا ہاں ہاں وہ نہیں چائے نقصان ہی کرتی
ہمارے یہاں جب صبح اٹھتے ہیں نا ہم چائے پیتے ہیں پہلے صبح صبح چائے پیتے ہیں
ہوں ہوں وہ آج کل وہ انڈینس کا ہے بھیا کہ وہ چاہ ہی صبح صبح سب کے یہاں کا ہو گیا وہ کلچر میں شامل ہو گیا ہم لوگوں کے چائے کا اور جبک یہ ہمارا کلچر بھی نہیں ہے یہ چائے کا یہ سب ودیسیی کلچر تو ہے یہ
جی بالکل صحیح بات کی آپ نے
ہم لوگ ہم لوگوں کا کلچر نہیں ہے یہ لیکن ہو گیا اب یہ انڈین میں انڈیا میں کیا ہے سب مطلب
انڈیا میں دیکھے آپ دیکھے انڈیا میں مطلب الگ الگ کی مطلب مطلب یہ ہوتے کیا بولتے ہیں ان کو الگ الگ جگہ ایک جگہ کچھ اور کھاتے ہیں ایک جگہ کچھ اور کھاتے ہیں
انڈیا میں کیا ہوا انڈیا میں کیا ہوا دیکھے یہاں سبھی جاتتی دھرم کے لوگ رہتے ہیں تو یہاں پہ سب ایک دوسرے کے دھرم جو ہے ایک دوسرے میں مکس اپ ہو گیا ہے سمجھ گئے کوئی اپنا مطلب ایک نہیں یہ چیز کہ ہم مطلب مسلم ہے تو ہم اپنا ہی بس فالو کریں گے وہ ہندو ہے تو وہ اپنا ہی فالو یا سب ایک دوسرے کے اس میں مکس اپ ہو گئے ہیں سب ایک دوسرے کے دھرم میں گھسے ہوئے کچھ کچھ
جی بالکل آپ نے صحیح صحیح بات کی ہے آپ نے
جی یہ سب ہو رہا ہے نا یہ سب کیونکہ ہم لوگ یہاں رہ رہے ہیں
نہیں نہیں میڈم میری سنی بات جس طرح سے آج کے انسان ایجوکیٹڈ بن چکی ہے مطلب جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے مطلب ایک اچھے لیول پر ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے کہ کون ان کو صرف انسانیت سے فرق پڑتا ہے ہے جو مطلب ہمارے پرانے ہیں نا ان کو دقت ہوتی ہے
جی جی انسانیت تو سب سے بڑا مدا ہے انسانیت نہیں ہے تو پھر انسان کس بات کا
جی بالکل بالکل
نہیں پھر انس اوپر والا ہم کو اللہ تعالی جو ہم کو پھر جانور بنا کے بھیجتا ن انسان کیوں بنا کے بھیجا
جی بالکل آپ نے صحیح بات فرمائی
ہ
چلیے آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا انشاء اللہ آگے سے اور باتیں ہوگی کچھ سیکھنے کو ملے گا
جی جی
ٹے آپ خدا حافظ
جی اللہ حافظ وعلیکم السلام